وعلیکم السل
جی آپ ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا آپ
جی میں بھی جی جی شکر
جی کہیے کہاں ہو آپ اس وقت
ابھی ہوں میں پہلگام میں
کیا آپ جھوٹ بول رہے ہو ابھی پہلگام میں ابھی کل ہی بولا میں وہاں سے آیا
اصلی میں ہم ابھی ہم صبح نکلے تھے اصل میں ہوا تھا کیا کہ پہلے میں گیا تھا سونامرگ رات سے ہم صبح نکلے پھر پانچ بجے وہاں سے پھر ہم گیارہ بجے پہنچے سری نگر ہم نے ہے نا ڈل میں ادھر ہم نے کیا لنچ پھر اب ہم پہلگام نکل گئے ہاں ڈل
اچھا اچھا اچھا اوکے اوکے اوکے
ابھی ہے ہم پہلگام کی طرف چل رہے ہیں ابھی ہم
واپس کب آنا ہے
واپس آئیں گے آئ گیز کل آ جائیں گے پھر کیونکہ ہمیں پھر واپس نکلنا ہے ایک جگہ
اوکے اوکے ہم گھر پہ ہی ہیں
یار پھر آپ کو بھی گھومنا چاہیے
گھومنے کے لیے پیسے ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں
اچھا اچھا اچھا ابھی آپ گھر پر ہی گھر پہ کیا کر رہےرہتے ہو آپ پورے دن
گھر کا کام گھر کے اتنے ہزار کام ہوتے ہیں کھانا بنانا جھاڑو لگانا کپڑے دھونا برت تن دھونا پریس کرنا جھاڑو پونچھا لگانا
کیا کھانا میں کیا بنایا آپ نے آج رات کو
ہم نے رات کو میں نے بولا نا ہم نے بنایا ابھی کچھ نہیں بنایا ابھی بنانا ہے
اچھا کیا پلان ہے بنانے کا
میرے خیال میں آلو چپس بنئیں گے
آلو چپس کیا ہوتا ہے
آلو چپس آلو چپس
اچھا آلو چ
اور فرینچ فرائز مانیے
کیا
فرینچ فرائز
اچھا فرینچ فرائز اوو سمجھ گیا
فرینچ فرائیز بنانی آپ نے کیا کھایا لنچ میں
ہم نے ہم نے ایک تو ہم نے ادھر آ لیمب میٹ کھایا لیمب پلیٹر آتا ہے ادھر اس میں آٹھ لوگ کھا سکتے ہیں وہ آٹھ لوگوں کے لیے ہاں اس کے میسس میں آٹھ لوگوں کے لیے پلیٹر بنتا ہے
اچھا اچھا اچھا
ہاں ہم نے وہ چھ لوگوں نے کھا لیا اور ہم نے پھر موئیٹو چھ پیے اور کولڈ کافی چھ
اچھا اچھا اچھا نہیں ہم نے سیدھا سادا کھانا کھایا
اچھا اچھا
آپ کے ساتھ اور کون ہے اس وقت
میں میری فیملی ہے
اچھا جی آپ کی فیملی
وہ میری بلی ہے
بلی ہے آپ کی اس کا نام کیا رکھا ہے
اس کا نام رکھا ہے میں نے ڈوگلو
ڈوگلو اچھا ڈوگلو کتنے سال کی ہے ڈوگلو
تو وہ ون ایئرس کی ہو گئی اس کا برتھ ڈے پرسوں تھا وہ بھی ہم نے ویوانتھا میں منایا
اتنا بھی مت پھینکئے آپ کتنا پھینکتے ہیں آپ ڈو ڈوگلو کا برتھ ڈے بھی بلی کا برتھ ڈے بھی وونتھا میں منایا
نہیں میں کیوں
پیننکا کم کری پیننکا پیننکا کم کری
نہیں نہیں نہیں ایکچولی ہماری فیملی کو یہ عادت ہے یا یو نو
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہمار نہیں ہم سری ساری مڈل کلاس کلاس لوور مڈل کلاس کی فیملی آ مجس جی ساد
اچھا اچھا
آپ کی طرح ہائی فائی لائف اسٹائل نہیں ہے ہمارا
اچھا ہوں اور بتائیے آپ کی فیملی کے بارے میں
جی یہ چو رہ منے
کیا سورہے ہو آپ کی فیملی کے بارے میں اور بتائیے
جی میں نے کل کہا نا میرے تین بچے ہیں اور ہسبینڈ ہیں اور میں ہوں وہ پڑھ رہے ہیں بڑھے نے بی ٹیک کیا ہے دوسرا پڑھ رہا ہے اچھا
کل آپ کے یہاں کیا بنا تھا کھانے میں
کل ہمارے یہ ٹماٹر بنی تھی
اچھا صرف ایک ایک سالن بنا تھا
ہاں ایک ہی سالن اور کتنے میں نے کہا نہ ہم لوگ میڈل کلا سے ہمارے یہاں نہیں پکتی پکوان سیدھا سادا کھانا پکتا ہے ایک سبزی بنتی ایک سبزی بن بنتی ہے تو کھاتے ہیں چاول کے ساتھ چاول اور ایک سبزی بناتے ہیں شکر اللہ کا کھاتے ہیں
اچھا ھمم
آپ کے گھر میں کیا کیا پکتا ہے
آ نارملی نارملی کیا نارمل کھانا ہی کھاتے ہیں اتنا بھی نہیں کاتے بریانی بنتی ہے ڈیلی
برییانی ڈیلی بنا تے ہو آپ
ہاں اور ہم لنچ کے ساتھ موھتو روز پیتے ہیں وہ باہر سے منگواتے ہیں
اچھا اچھا موھتو پیتے ہو
ہاں وہ ہم منگواتے ہیں سٹی مال میں ریسٹورینٹ ہے سے کیری کیاتا ہے اس کا نام
کیا نام ہے اس کا
دا چیری کیفے
دا چیری کیفے اچھا اچھا میں نے آج پہلی میں نے آج پہلی بار کیفے کا نام سنا تھا چیری کیفے بھی ہے کہیں پہ
ہاں سٹی مال میں ہے سیکنڈ فلور پہ
سٹی مال میں سیکنڈ فلور پہ
ہاں
میں سٹی مل گئی ہوں ایسے ہی گھومنے مگر میں نے جی دیکھا ہوگا مگر میں نے نہیں دیکھا ہوگا
ہاں سٹی مال اچھی جگہ ہوگی گھومنے کے لیے آپ ایسے ہی جائیں تو
جگہ سب اچھی ہے سب پیسے کی بات ہے
نہیں ادھر مانو کہ اگر آپ کو روم کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے تو نہیں لگیں گے
جی میں نے کہانہ سب جگہ اچھی ہے خالی بات پیسے کی ہے
وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سٹی مول میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے
کیوں نہیں ہے ضرورت پیسے کی
ہاں ابھی آپ کو گھومنا ہے گھوم لو اوپر نیچے کر لو
ہاں خالی گھومنے گھومنے سے کیا ہوگا خالی ونڈو شاپنگ کریں گے کچھ پھر دل کرتا ہے پھر دل کرتا ہے کچھ خریدنے کو کچھ لانے کو اس لیے بہتر ہے کہ جایا ہی نہ جائے
اچھا آ ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں پہلگام ابھی ہم پہنچے ہیں اسلام آباد
وہاں کا موسم کیسا ہے
ہاں یہاں یہاں بہت گرم ہے گرمی بہت ہاں ادھر کتنا ڈگری ہے میں دیکھتا ہوں ابھی ادھر چل رہا ہے ٹھاٹی تیری
ٹھاٹی تیری چل رہا ہے
ہاں ادھر کیا ہے
پتا نہیں یہاں کتنا ہوگا
اچھا
پتہ نہیں کتنا ہو گیا یہاں مگر آج بہت زیادہ گرمی ہے جوآج سویرے سے جب صبح جاب گئی تب سے تے ہی گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ گرمی
اچھا آپ کی فیوریٹ ہوبی کیا ہے
میری فیورٹ ہابیز بک ریڈنگ تھی
اچھا کس اچھا کن کی ناولس پڑھتے تھے آپ
نمرہ احمد حمیرہ عامر رضیہ سلطان یہ پاکستانی ناول رائٹرس ہیں وہ بہت اچھی رائٹرس ہیں پاکستان کی بہت اچھا لکھتی ہیں
او نائس میری مدر پاکستانی سیریلس دیکھتی ہے بہت
اور میں عمران سیریز ناول وہ ابن صفیور ہمایوں اقبال کی تھی ہمایوں اقبال لکھا کر تھے اور ابنصلیی عمران سیریز وہ جوسوسیی ناولس تھی فنی وہ بہت اچھی وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ
اچھا میری مدر پاکستانی سیریلس دیکھتی ہے بہت
میں بھی کبھی کبار دیکھتی ہوں ٹائم نہیں ملتا سیریلس دیکھنے کے لیے
اور میری ماں بہت فوڈی ہے اس کو بس دن بھر ٹی وی فون ہونا چاہیے اور کھانا کبھی لگتا ہے کہیں نہیں نہیں میڈس ہے نا میڈس ہے میڈس ہاں میڈس ہے نا دن بھر کھاتی رہتی ہے اور ٹی وی دیکھتی
تو پھر تو وہ بہت موٹی ہو گئی ہوگی جب صرف بیٹھتی ہے اور کھاتی ہے
ہاں نہیں نہیں موٹی نہیں ہے اس کو مانو کہ لگتا نہیں ہے کوئی ہوتا ہے اس کو جتنا بھی ٹوستے ہیں اس کو لگتا نہیں ہاں
جتنا بھی ٹھوستی ہے اس کو لگتا نہیں ہے ہاں آپ کے فادر بچاری
ہاں فادر بچارے وہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں
اچھا وہ ہوا اور پانی ہی پیتے ہیں بس اسی پر ڈپینڈنٹ ہے
اور لٹرلی تھوڑا سا تھوڑا سا رائس کهاتے ہیں تھوڑا سا رائس لٹرلی اس کونا کھوا ہم لوگ ہاں وہ بہت زیادہ چاۓ اڈیکٹڈ ہے
جب آپ کے پاس اتنا کچھ ہے وہ کیوں نہیں کھاتے ہیں
پتا نہیں وہ بس یہ پنک ٹی کے ایڈکٹ ہے نون چاۓ
اچھا نون چائے بہت زیادہ پیتے ہیں
ہاں بہت زیادہ پیتے ہیں
وہ مت دیا کریں زیادہ
نہیں نہیں کیا کروں کچھ کھاتا ہی نہیں ہے اس کے پاس بس ہڈیاں ہے لیکن ماں وہاں کی ماں بہت اچھا کھا تی ہے
جی
میری ماں بہت زیادہ کھاتی ہے لیکن باپ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے
ماں بہت زیادہ کھاتی ہے باپ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے یعنی کہ باپ کے حصے کا بھی ماں ہی کھا جاتی ہے ایسی ماں کو تو گولی مار دینی چاہیے
ہاں میں نے اس کے ماں کے کمرے میں ایک سو چھ انچ کا ٹی وی لگا رکھا ہے
ایک سو چھ انچ کا ٹی وی ایک سو چھ انچ کا اتنا بڑا
ہاں وہ پوری دیوار میں مہنگا تھا بہت لیکن لے لیا
اچھا اچھا آپ تو بہت رائل ہو
ہاں رویل ہے بہت اور میری ماں کو بہت زیادہ شاپنگ پسند ہے اوکے خدا حافظ